ہاں میں ٹھیک ہوں کیا کر رہی ہوں اس ٹائم
اپ ڈیٹ ہو رہی ہے
اچھا آپ کی بہن ٹھیک ہےاس
ہاں ہاں ہاں فرق ہے
اب وہ ٹھیک ہے
ہاں بس دعا آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں کہاں آپ پہ ہیں وہ آپ گھر میں ہے کہ وہ مائکے آئی ہوئی
نہیں وہ گھر میں ہی ہے
ہاں تو ڈاکٹر نے کیا بولا اس تو ٹھیک ہے وہ اب اور یہ میرا احمد جی ٹھیک ہے وہ کیا کر رہا ہے احمد آ اچھا وہ ٹھیک ہے آنٹی اور وہ ٹھیک ہے وہ بیمار تھی نا اب ہاں اب تھوڑی فرق ہو گئی
اچھا
وہ کیا کر رہی ہے مینہا مینہا کیا کر رہی ہے
مینہا کھیل رہی تھی نیچے
ا اچھا آپ کپڑے دھو رہی تھی میں بھی دھو رہی تھی کپڑے
ہاں ہمیں نہیں لائٹ تھی گھر میں تو اب میں نے یہی پہ واش کی
اچھا کیا آپ کے ہسبینڈ ٹھیک ہے وہ جب آپ گھر سے یہاں آئی تو آپ راستے میں دیکھا آپ کتنی ہریالی ہے گاڑی میں کت ہاں وہاں پہ کتنا مزہ ہے گاؤں جیسا یہاں کہاں وہ مزہ ہے جو مجھے کتنا اچھا لگ تا ہے جب میں آپ کے گھر آئی وہاں پہ ندی وہ پہاڑ ہو کت کیا مزہ تھا اور ایروپلینس نزدیک سے دیکھے میں نے ایر پوٹ سائڈ سے
بہت بہت وہاں سے بہت مزہ ہے
ہاں آپ کیا کرتی ہو دن بھر گھر میں بس گھر
بس گھر کا کام اور کیا
ہاں بس یہی کام میں بھی کر رہی کہاں مل تی ہے ہاں اور
بس دعا
یہ آنٹی کیا کر بس کام کر رہی تھی آنٹی کیا کر رہی ہے دن بھر
وہ بھی بیمار تھی نا
اس کو کیا ہوا تھا
اس کو تھی نا یہی ٹانگوں میں درد سوجن اب گئی ڈاکٹر کے پاس اس نے رکھی انجیکشن ہاں فرق ہے لیکن کھاتی کچھ نہیں ہے
ہاں ابو ٹھیک ہے ابو کو ہے فرق وہ کہاں ہے بڑا کہاں گیا ہے
بڑا پتا نہیں کہاں گیا میں آئی وہ یہاں تھا ہی نہیں
اچھا آپ کو رہنا ہے کچھ دن
کل جاؤنگی یا کل تو یا پرسوں
نہیں آپ رہو کچھ دن اب تو آئی ہو اس کو بھی ہے بیمار ہے اس ٹائم
احمد جان اور زینب کو ہے نا ایگزام
اچھا ہاں ورنہ رہتی ہے آپ ہاں سمر ویکیشن اب ختم ہونے تین دن تو انہوں نے بڑھایا ہے سمر ویکیشن
تھرزڈے سے ہے نا ان کو ایگزام
ابھی بڑھے گی کچھ اور کیونکہ یہاں دیکھتی ہی نہیں ہو کتی گرمی ہے تو کیسے پڑھیں گے بچے کیسے جائیں گے اسکول کو تو ان کو سوچتا ہے بارش تو کے کیا ہوتی ہے فجر کے وقت بارش ہوتی ہے ایک ہوں آدا گ آدھا ایک گھنٹہ
وایا ہے
ہاں وہ د دکھا رہے تھے نا نیوز میں جیسے پیچھے
سے اتنا پانی تھا ات
وہ تو ڈرینیج وہ تو ڈرینیج ہے نا ڈرینیج ڈرینیج پ تی ہیں نا پھر پانی آتا ہے سڑکوں پہ ہاں بات کرو اب آپ
اور
ہاں بولو ہاں میں نیچے گئی نا اس ٹائم آپ نے بات کی کچھ بھی کہا
ہاں میں نے کہاں اور بولو تو وہاں سے کچھ آواز ہی نہیں آئی
پتا ہے یا اروا اٹھی یہ رو رہی تھی بہت پھر میں نیچے گئی اس کو اٹھانے آئمن آواز دے رہی تھی اروا یہاں اروا اٹھی ہے اسی لیے میں نیچے گئی جلدی جلدی میری ساس پھول گئی
ہاں ہاں اچھا کیا
تو مدھا سوئی ہے کہ اٹھی ہے
نہیں منہا کہاں سوئی ہے وہ اٹھی وہ گاڑی میں ہی تھوڑی بہت اس کو نیند آئی تو بس ابھی ہے نا پانڈ
نہیں میں نے کہاں جاتی ہے تان کو مت کرتی ہے
اور کیا
صبح صبح تنگ کرتی ہے
بہت
کیوں
ان کو کیا ہے ان کو یہ کھاتے نہیں ہے کچھ صبح نکلنے کے ٹائم کچھ نہیں کھاتے ہیں ایسے ہی نکالتے ہیں نہیں پھر جب مجھے غصہ آتا ہے میں بولتی ہوں پھر جب مجھے غصہ آتا ہے میں بولتی ہوں جاؤ ایسے ہی
ہاں بالکل آپ ان کو کھلاؤ تو کیوں نہیں کھائے گی یہ بھی کہاں کھاتی ہے یہ اتنا روئی اتنا روئی میں نے اس کو بوپو دیا تو اتنا روئی اللہ جانتا ہے یہ اتنا تنگ کرتی ہے
اور کیا یہ پاگل کرتے ہیں بس دعا
بس کام کر رہی تھی اب اروا اٹھی ہے اب اروا کو کے ساتھ کھیلوں گی اروا کے ساتھ مستی کروں گی آپ فارق ہیں بسوہ کو
ہاں اس کو فرق ہے
اب ڈیلیوری کا ٹائم کب ہے
ابھی کہاں ہے ابھی آٹھوائی مہینہ چل رہا ہے
کتنے دن ہوئے آٹھویں مہینے کو
آج ہو جائے گا کمپلیٹ
اٹھواں مہینہ آج ہو جائے گا کمپلیٹ ارے یہ تو مبارک کی بات ہے پتہ ہے اگر نوے مہینے کا ایک بھی دن نکل نکلتا ہے نا تو سیزر کر سک تے ہیں بچہ سیف ہے
ہاں چ
اس بار اس کو اس کو گود میں لینا ہے بچہ انشاء اللہ اللہ دے گا اس کو تو اور دے گا کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے اور صبر جو کر تا ہے اینڈ میں تو آسانی ہی ہے ہیں آزماشیئیں تو ک سب پہ آتی ہے ہے نا
اور کیا
تو جو ان آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے توکل کرتا ہے اللہ پہ تو اللہ پھر اللہ کہتا ہے کہ اسے سے ہاں اور کہتے ہیں فرشتے اسے اللہ اس نے اتنا صبر کیا اب اس پہ رحم کرو اس کو کچھ دو تو اس بسما نے بھی صبر کیا میں نے بھی صبر کیا تو اللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہمارے لیے پھل دے گا آور ہم کرے گا تو بسما کو انشاء اللہ آج بیٹا دے گا میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اور وہ خوش اور سلامت رہے گا میری اروا کے ساتھ میری اروا کو بھی صحت دے گا میری اروا کو بھی خوشی دے گا
انشا للہ
ہاں اور سناؤ
بس دعا
کپڑے ہو گئے ختم کے ابھی دھو رہی
نہیں لائٹ ہی گئی
اب کیا کرنا ہے
اب ایسے ہی فی الحال ویٹ کریں گے جب تک لائٹ آئیں گی
ہاں یہ تو اس گھر میں بھی یہی جو ہے نا بجلی کی بجلی کی کٹوتی ہے اس
ہمیں کل گیا ا صبح نو بجے لیے ہم وہاں سے لائٹ ابھی تک آئی نہیں تھی اب میں نے فون کیا تو اب بولا اس نے ممی نے ہاں لائٹ آئی ہے میں نے بولا ہاں میں بھی نکلی تو
ہے احمد مجھے یاد کرتا ہے
وں جب نا ہم وہاں سے جاتے ہیں بولتا ہے میں ہو گیا نا یہاں پہ پیدا یہاں سے کچھ معمو رکھی ہے نا
یہ وہاں ہے مجھے نا کے وہ اتنی یاد آتی ہے احمد
وہ آیا تو بولا بابا کو مجھے چھوڑو نانی کے گھر میں ممی اس نے کیا پرسوں میں نے اس کو فون کیا اس نے بولا
وہ گیا بڑی نانی کے گھر وہ وہیں پہ ہے
ہاں
تو کل وہ کتنا کیوٹ ہے میرا احمد اس کو مزہ آتا ہے
اس نے بولا نا میں جاؤں گا نانی کے گھر میں نے بولو جاؤ
اس کو مزہ آتا ہے نانی کے گھر پہ اس کو مزہ آتا ہے نانی کے کرتے ہیں نا ممی کو بھی اس کے ساتھ بہت لگ گا ہے ہاں پتا ہے وہ کیا کھانا وہ کہا کھانا کھا ہے ممی کے پاس وہ بولتا ہے مجھے سیسی کے پاس کھانا ہے مجھے ایتی پقسا ہاں میں میں ایک بار کی ایک بار تھی نا وہاں پہ تو ممی نے بولا یہ کہاں کھائے گا پیے گا یہاں پہ میں نے کہا احمد تجھے کہاں کھانا ہے
شفا کے ساتھ برابری اچھی
ہاں تو اس سے کہا یہ جائے گا اس نے کہا میں اسے سی کے گھر پہ کھاؤں گا مجھے یہاں نہیں کھانا ہے فر اسی کی اسمائل بہت صرف ہنستا رہتا ہے مہ صرف اسمل س سومائل اور بول کرتی ہے زینب بہن کو تو مار تی نہیں ہے مارتی ہیں بہن کو
نہیں اس کو کبھی کبھی پیار کرتی ہے کبھی کبھی مارتی ہے
وہ بعد دلہنے دیکھا یہ تو ہوتا ہے نا جب چھوٹے بچھے ہوتے دوا لے یہ تو ہوتا ہے
ہمم
یہ تو ہوتا ہے آپ اس کو دیکھنا وہی سے تئیماں
ہاں
اور
بس دعا
بڑا کہاں ہے وہ کرتا ہے ابھی بھی کام بڑا کہا ہیں وہ وہ گیا ہے یہ پارسل وغیرہ وہ چھوڑتا ہے نا تو وہ کام وہ ابھی کرتا ہے
اب دیکھو ٹائم
نہیں ابھی نہیں ہوا ٹائم ابھی ہے دس منٹ ہاں ہو گیا آپ وہیں سے کاٹو
اچھا اللہ حافظ
اچھا اللہ حافظ
اور سناؤ ہلو
ہاں
وہیں سے کاٹو فون
ٹھیک ہے بیٹھو